ہیلو السلام و علیکم
السلام علیکم جی اور بتائیے سب خیریت
سب کہ رہے تو آپ کہہ رہے تو
جی
ہاں
ہاں جی بولیے کیا کہیںے ہیں
آپ کہ رہیے تو آپ کے امی ابو خہریےت
جی بالکل ہم نے اب تو خیریت ہیں ہمارے بھی ہم بھی خیریت ہیں آپ بتائیں
ہ ہمارے ہم لی ب کھیل گیا تھا سب بڑھیا ہے
موسم کیسا ہو رہا ہے آپ کے یہاں
موسم دھوپ نکل رہی ہے
اچھا جی ہمارے یہاں تو بارش ہو رہی ہے ابھی
کیا
بارش ہو رہی ہے ہمارے یہاں تو ابھی
آپ کے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے
جی بالکل ہو رہی ہے
ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہمارے یہاں تو بہت تیزی دھوپ نکل رہی ہے اور گرمی پڑ رہی ہے
جی صبح سے تو ہمارے یہاں بھی دھوپ نکل رہی تھی پر آج کیا ہے دوپہر کے موسم خراب ہو گیا چب تک ڈنگر والار تو
ہاں موسم تو خراب ہو ہی رہا ہے
جی دیکھیے مانسون کا اب یہاں ٹائم چل رہا ہے نا بارش کا تو
کیا
یعنی بارش کا ٹائم چل رہا ہے ہمارے یہاں
ہاں چل رہا ہوگا ہمارے یہاں پہ بارش بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار د دل تو روز ہی نکلتی ہے بارش کبھی کبھار ہوتی ہے
اچھا جی
ہ
اور بتائیے آپ کرتی کیا ہیں
میں اسٹڈی کرتی ہوں
کفی
کیا
مطلب کس کلاس کی کرتے ہو بس تھوڑی
ہاں میں ای سی سی اور بی اے وغیرہ کی اسٹڈی کر رہی ہوں
اچھا جی ہمبھی بھی ایک
ہ اچھا اچھا
جی بالکل فرسٹ ایئر کے فسٹ ایئر کے پیپر چ رہے ہیں ابھی تو ابھی ختم ہونے والے ہیں دو مہینے میں
اچھا اور بتائیے کیا ہو رہا ہے اپ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے
کس کے بارے میں نہیں
ٹیکنالوجی کے بارے میں کیسے یہ ہمارے دیش میں کتنی گروتھ کر ہاں گروتھ کر رہی ہے ٹیکنالوجی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے
ٹیکنالوجی کا تو میرا تو یہی رہا ہے اگر ہم اس کا ٹیکنالوجی چل رہا ہے ہم اس کا مطلب صحیح طرح سے اپیوگ کرنا جانتے ہیں صح طرح سے اپیوگ کر سکتے تو بھی ہم اس ٹیکنالوجی کا اپیوگ کریں کیونکہ اس سے کیا د جو بھی ہمارا ہی ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کے زمانے میں آن لائن پڑھنے والے جو بچے پڑھتے ہیں موبائل سے لیپٹاپ سے کمپیوٹر س تو آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ پڑھائی کر کرنے پڑھائی کرتے ہیں تو اپنے ماتا پتا سے کیا کرتے ہیں کہ فون کی مانگ کرتے ہیں لیپ ٹاپ کی مانگ کرتے ہیں ٹیبلیٹ کی مانگ کرتے ہیں چ پھر کیا ہے بعد میں کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے وہ ان سے کیا ہے غلطوں کرتے ہیں ان سے مطلب دو چار منٹ پڑھ لیا تو پڑھ لیا نہیں تو سارا دن گئے کھلو یہاں پہ انسٹاگرام چلائیے یا فیس بک چلائیے ہاں جی بالکل تو میرا تو میرا تو یہی رہا ہے کہ اس کا ا ہم اپیوگ صحی طرح سے کر سکتے ہیں تبھی ہمیں پیوں میں باگ لینا چاہیے انتا اپنے ماتا پتا کو پاگل نہیں بنانا چاہیے اگر ہاں اپنا شونق ہے فون لینے کا آ کے لیپ ٹیبلیٹ لینے کا آ کے لیپ لینے کا تو ان سے کہیے وہ اپنے آپ جلائیں گے پڑھائی کے مطلب سے نہ جلائیں گے کیونکہ آج کے زمانے میں جوٹا وعدہ جو کرتے ہیں نا وہ نبے پرسینٹ لوگ کرتے ہیں دس پرسینٹ کیا ہے وہ صحیح کٹاتے ہیں
جی صحیح فرما رہے ہو
آپ بتائیے ذرا ٹیکنالوجی کے معاملے ہیں
نہیں ٹیکنالوجی نا ایک ایسا سسٹم ہو گیا ہے جس سے ہمارے پورے دیش نے اتنی گروتھ کی ہے بہت زیادہ کیونکہ گھر میں ہر چیز ٹیکنالوجی کی چل رہی ہے کولر پنکھے مکسی گیس اتنے سارے ٹیکنالوجی کے سامان ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اپنے ہاتھوں سے تو کچھ کرنا ہی پڑتا ہی نہیں ہے نا
جی بالکل صحی بات ہے یہ آج کے زمانے میں اپنی آرتک کرتا ہی کون ہے آج کو بٹن دبا
نہیں پہلے زمانے میں کیا پہلے زمانے میں کیا آتا کہ سلور ے پہ مسالے وغیرہ پستے تھے چکیوں سے وہ مٹی کی چپ مکوں سے چن پستا تھا ویسا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے نا آپ کو مکسیوں سے جوس اگر بنتے ہیں مسالے اگرگر پیستے ہیں ہے نا
جی جی بالکل صحیح بات ہے جی
چکی ہوں سے آٹا پستا ہے الیکٹرانک چکی ہوں سے آٹا پس جاتا ہے اور پہلے زمانوں میں تو ان سے چکیوں سے آٹا پوچتے تھے گرووں کی لکوں والی چکیوں سے اور دیکھو گیس کتنی آٹومیٹک والی ہو گئی ہیں
جی بالکل
ہ تو اس سے ہمارے دیس بہت ترقی کر رہا ہے ٹائم کی بچت ہو رہی ہے اس سے ایک تو اور جو رہی بات اس تو فون وغیرہ کی بچے پڑھنے کے لیے لیتے ہیں ایسے بچے نہیں ہے کہ سب بچے پاگل بناتے اپنے گھر والوں کو کچھ بچے پڑھنے کے لیے بھی لیتے ہیں کچھ بچے چلانے کے بھی لیے لیتے ہیں ہے نا
یہ کہ کچھ لوگ نبے پرسنٹ لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر اپنے ماتا پتا کو پاگل بنا کر لیتے ہیں دس پرسینٹ ایسی لوگ ہیں جو پڑھائی کے مطلب ہی لیتے ہیں وہ اپنے پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ہم انیہ سارے کام ہی کرتے ہیں
ہاں وہ تو صحیح ہے مطلب کہ بچے بھی ب اتنے پٹرک بچے ہو رہے ہیں اتنے جینئس بچے ہو رہے ہیں فونوں سے ان کا دماغ بہت زیادہ ہوتا ہے ہائی فائی ہو جاتا ہے فونوں سے تو کون ایسے تو مطلب کہ الیکٹرانک سامان ہے جو تمارے جین میں کے لیے صحیح بھی ہے اور خطرناک بھی ہے کیونکہ ہمیں اس کا صحیح اپریگ کرنا کرنا آنا چاہیے تو یہ ہماراریے اچھا ہے ہم اس کا غلط اپیوگ کریں گے تو وہ تو ہر چیز ہی غلط ہوتی ہے آپ کسی کو بھی لے لو الیکٹرانک کا لا یا پھر
جی بالکل صحیح بات ہے جی آپ کا میرا تو کہنا یہ ہے کہ اگر بچہ اپنے دماغ کے استر سے چلتا ہے اپنے استر سے چلتا ہے وہ اپنی صحیح راہ میں چل رہا ہے اگر موبائل سے چل رہا ہو چاہے لیپ ٹاپ سے چاہ ٹیبلیٹ سے چاہےیہ ساری چیزوں سے اگر اپنے مطلب کے لیے وہ چل رہا ہے تو صحیح ہے کیا اگر وہ اپنے مطلب سے نہیں چل رہا گیم کھیل رہا ہے سارے دن اس کا چلا رہا ہے تو اس کے بچے کا دماغ سترم کیسے بڑے گا آپ بتائیں
ہاں وہ تو بات ہے پر اب تو کچھ اب تو بچے سب سارے ٹویلتھ پاس کرتے ہی فون لے لیتے ہیں لیتے ہی نہیں لیتے سب کے ہر بچوں کے پس فون ملے گا آپ کوئی ایسا بچہ نہیں ملے گ جو نائن ٹینتھ میں پڑ رہا ہوا اس کے پاس بھی فون ہوا جو مطلب اس سات دس سال کے بعد تو سب بچے فون لے لیتے ہیں بارہ سال دس سال جو ٹینتھ ٹویلتھ میں پڑتی ہ ان کے پاس تو فون ہوتا ہی ہے پر مطلب کہ جو ہلو
ہاری بولیے
ہاں بوللیے آپ کااں بھیج جے ہوگاائی
جی میں تو آپ کی بات ہی سن رہا تھا
اچھا تو میں یہ بول رہی ہوں کہ ہمیں تو الیکٹرانک سامان سے جو اچھے سے یوز کرنے آتے ہیں ان کے لیے تو بہت فائدے ہیں کیونکہ ٹائم کی بچت تو ہوتی ہے پر پیسے تو جاتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ بجلی کھاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بل آتا ہے پیسے بھی جاتے ہیں ہر الیکٹرانک سامان کو خریدنے کے لیے ہے نا
جی بالکل
ہاں تو ایسا ہی ہے کہ مطلب کہ ہمیں اپنی ضرورت کے حساب سے الیکٹرانک سامان لینے کی چاہیے ان کا یوز اچھے سے کرنا چاہیے اور مطلب کہ الیکٹرانک سامانوں سے کئی جان بھی چلی جاتی ہے جب مائکرو ویو ہے کسی پہ چلانا نہیں آتا یوز نہیں کرنا تو اس میں وہ پھٹ جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے اس سے بہت ساری کچ چیزیں جس سے بھی جان جا سکتی ہے الیکٹرانک سامانوں میں بڑی بڑی مشینیں ہیں ان سے کام ہوتا ہے ہزار مزدوروں کی ازھار مزدوروں کا کام ایک مسین کر دیتی ہ تو اس سے تمہارے دیس میں اتنی گروتھ ہو رہی ہے اس سے تو تمہارا دیش ترقی کر رہا ہے ہیلو
جی بولیے
ہیلو کہاں پہ چلے گئے آپ
جی بالکل آپ کی آواز ہی سن رہا تھا آپ کی بات سن رہا تھا بیچ میں ڈسٹرب کرنا منع کیا ہے
اچھا اچھا اور فرمائیے تو آپ آپ کی کیا راہ ہے
جی میری تو آپ نے یہی بولا میری بھی یہی رائے ہے اگر ہم اسج سے ساودھانی پوروک ان چیزوں ٹیکنالوجی جو چیز ہے ان سے ساھانی پوروک رہیں گے تو اور بڑھیا رہے گا کیونکہ یہ ہمارے شریر کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں کیونکہ اب دیکھ لیں گے آپ کئی بار مشین ہوتی ہیں مشین بھی الیکٹرانک ہوتی ہے مشین کئی بار دڑبڑ کر دیتی ہے کچھ خرابی آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہے ویکتی کا جو وتی کی جان بھی جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے کیا ہے ساودھانی برتنی چاہیے ہم کو ہمیں پتا تو تو ہمیں پتا تو نہیں رہتا ہے کہ یہ مشین کب خراب ہونے والی ہے کب نہیں
ہاں الرٹ تو رہنا چاہیے کسی کوئی بھی چیز جو اچ طور پ ہمیں رہنا چاہیے اپنی ساھانی پوروک ہی کوئی کار کرنا چاہیے نہ ہی تو کسی سے پوچھ لے پر ایسی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے نہیں ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں
بالکل جی
ہوں اور سنائیے سب خھ کہہ رہی ہے ت
جی بالکل سب خری آتے ہیں آپ بھی بتائیں
ہمارے یہاں بھی سب خیریت ہیں اب آپ نے بولا تھا نا کہ آپ کے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو یہ سنتے ہی ہمارے یہاں پہ بھی موسم ہونے لگا بارش جیسا ابھی جست
اچھ
ہاں
اچھی بات ہے اللہ تعالی کی دعا سے بارش ہو جائے تاکہ ٹھنڈا موسم ہو جائیں
ہاں آ گ تو اللہ آگ تو دعا رہتی ہے اللہ کے بنا تو کچھ نہیں ہو سکتا ان کے بنا تو پ تا بھی ہل سکتا جو ہے اللہ تئی ہے ہمارے تو
جی بالکل صحیح بات ہے جی ان کے بنا کچھ بھی نہیں ہے
ان کی مرضی ہوگی وہی ہوگا
ہمارے یہاں تو ٹھنڈا موسم ہو گیا آپ آپ موسم کا آنند لیں گے
ہاں چلو ٹھیک ہے تو مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے کچھ سیکھنے کو ہی ملا آپ سے خدا آپس
خدا حد سے